السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃاللہ وبرکاتہ تو اور باجی سب خیریت سے گھر پہ
جی الحمد اللہ آپ بتائیے
الحمد اللہ سب شکر اللہ کا باجی اور آپ ٹھیک ہو
جی بالکل میں ٹھیک ہوں
تو باجی ہاں جی باجی ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو جیسے کہ میں ابھی نماز پڑھ کے نکلا تھا میں اپنے مسجد کے باہر تو اپنے آپ کچھ دوست ہیں انہوں سے میں نے بولا کہ بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو
جی
تو انہوں نے میرے سے فرمایا کہ تو آج کیا نماز پڑھنے چلا گیا تو ہمیں بتا رہا ہے میں نے کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو اسمیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے نا
بالکل نہیں
اگر میں مان لو اگر میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوں اگر میں وہ اللہ نے ہدایت دی ہے مکو آپ توفق دے دی ہے تو میں جا رہا ہوں لیکن آپ آپ کا بھی تو فرض ہے نا نماز پڑھنا آپ کا فرض ہے جانا نماز پڑھنا تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے میرے سے یہ کہا کہ بھائی تو مہینوں میں ایک بار جاتا ہے ہفتوں میں ایک بار جاتا ہے میں نے اللہ بلائیں گے تو ڈیلی جائیں گے
جی بالکل بنا بلائے کوئی نہیں جا سکتا
اپنی کیا اوقات کہ مطلب اپن بنا بلائی چل جائے وہاں پہ اپن بنا بلائے تو ہل بھی نہیں سکتا تو اللہ نے ہدایت دی ہے تبھی تو جا رہے ہیں ہم تو اتنی سی بات ان کو
کسی کو اگر اچھی نصیحت دو تو وہ نہیں لیتے ہیں وہ پہلے کہتے تم اپنا دیکھو
جی باجی آپ نے بالکل صحیح فرمائےمایا ماشاء اللہ تو الٹا میرے سے کہتے ہیں کہ تو اپنا دیکھ بھائی ہم اپنی قبر کا جواب خود دیں گے تو باجی کہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے فرما کے اپنے کو بھیجا ہے کہ بھائی یہ میرے بندے کہ تو نماز پڑھ تکو سب حاصل ہوگا ساری چیزیں ملیں گی جو آدمی اپنی خوشی ڈھونڈتا ہے اپنی برکت ڈھونڈتا ہے اپنے پیسے دولت شہرت ڈھونڈتا ہے وہ ایک نماز میں ساری چیزیں ملیں گی آپ کو
بالکل
خدا کے قریب ہو گے ساری چیزیں ملیں گی آپ کو اگر آپ خدا کے قریبی نہ ہوں گے ان سے روبرو ہی نہ ہوں گے تو کون سی چیزیں ملیں گی آپ کو
ہاں کچھ نہیں ملے گا پر اللہ بولتا ہے صبر رکھو سب کچھ ملے گا نماز پڑھو میرے آگے آ کر مانگو
ماشاء اللہ باجی آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ نماز پڑھو میرے پاس آ کر مانگو تو باجی اللہ بھی اللہ تعالی تب عطا فرمائگا نا اپنے کو تب ہم ان کے پاس جاکر مانگیں گے وہ اپنے کو بنا مانگے کیسے عطا فرما دے گا
بالکل اللہ کہتا ہے تم کی سی کے پاس مت جاؤ تم میرے پاس آؤ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا
ماشا اللہ بہت اچھی بات سنے باجی آپ نے بٹ ایک چی بتاؤ بھاجی اللہ تعالی نے اپنی قسمت تو پہلے ہی لکھ رکھی ہے اپنے ساتھ کل اپنے ساتھ کل کیا ہوگا اپنے کو معلوم نئے ہے بٹ میرا رب بہتر جانتا ہے
بالکل
اپپن اپن سے زیادہ اپن کی کل کی فکر میرے خدا کو ہے تو انہوں نے اپنے لیے ساری چیزیں لکھ رکھ کی کہ میرے بندے کل تیرے ساتھ یہ ہوگا چلو باجی اپن سپوز لیتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے یہ لکھ رکھا ہوگا کہ کل دو بھائی پیسے ملیں گے یا پرسوں دیکھ گاڑی ملے گی اس کےگے دن تو کو بنگلا میں ملے گای لیکے رکھا ہوگا میرے خدا نے میرے لیے تو ایک چی بتاؤ باجی شب صبر ہونا چاہیے اگر ہم خود محنت کریں نماز کو چھوڑ دے محنت کرے خود کمائے تو ہم کہیں گے کہ بھئی میں نے حاصل کیا ہے لیکن نہیں وہ غلط ہے
لیکن جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں کر سکتے کتنا بھی کما لے گا انسان کچھ بھی کر لے گا پر جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں آ سکتا کمائی بھی آئے گی اور چلی جائے گی کسی کو پتاہ نہیں چلےگا
پتا بھی نہیں چلے گا لیکن باجی وہ سب چیزیں پہلے میرے خدا نے عطا کر رکھی ہے مطلب آپ نصیب میں لکھ رکھی ہے
بالکل اور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیز دھیرے دھیرے حاصل ہو جائے گی پر اگر بہت لوگ ہوتے ہیں کتنا کماتے رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پر پھر بھی ان کا پتا ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا جوڑ کر بھی بہت کچھ بنا لیتے ہیں
باجی ایک چیز بتائیے جیسے کہ اپنا خدا نے اپنے قسمت میں لکھ رکھا ہوگا کہ بھئی تو اگلے پانچ سال تک جیے گا یعنی کے جیسے سپوز کرو میںم بیس سال کا ہوں تو میں پانچ سال اور جیؤوں گا میرے خدا نے لکھ رکھا ہے لیکن اگر میں اپنے خدا کو نماز سے خوش کر دوں عبادت سے خوش کر دوں
ہاں تو ہو سکتا ہے قسمت بدل جائے پچیس کی جگہ تیس ہو جائے
وہ تو میرا خدا ہے وہ میری قسمت جیسے وہ اپنی قسمت لکھ سکتا ہے تو وہ بدل بھی سکت
تو وہ بدل بھی سکتا ہے وہ سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے
ان کے ہاتھ میں خدا کو راضی کرنا اپنے کو تو جبکہ انہوں نے سیدھی سی بات بول رہ کھی ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھو جنت کے دروازے کی چابی نماز ہے اپنے نبی کی اکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا
ہر مرض کی دوا نماز ہے ہر بیماری کی دوا نماز ہے تو آپ کی عبادت کرو آپ اس پہ دھیان دو آپ
بالکل ضروری نہیں ہے یہ ہر ٹائم کی پڑھ سکوں کچھ کام کرتے ہیں کچھ کہیں جاتے ہیں جوب میں جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں پر جس ٹائم کی ملے اس ٹائم کی پڑھنا چاہیے
ماشا اللہ باجی آپ نے بالکل صحی فرایا لیکن باجی وہ بھی ایک علمی ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کامنے لگا آدمی تو کم سے کم نماز تو
ب دس منٹ ہاں وہ ٹھیک ہے مطلب جیسے کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے اس کے لیے کہ ہاں جس ٹائم کی ملے کزا کل لے یا کچھ بھی پر
باجی باجی خدا نہ خاستہ اپنے ہاتھ پیر سلامت ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور پھر بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ چھڑتے نہیں ہیں ان کو بھی دیکھا ہے میں نے ماشاء اللہ ان کو اتنا ایمان ہے ان میں کہ وہ اتنی نماز پڑھتا ہے کہ دوسرا دیکھ کے شرم کے مارے
ہاں جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے وہ کرسی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں میں نے خود
پڑتے کیسے بھی کر کے پڑتے لیکن باجی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ خدا نے اپنے لیے ہاتھ پیر سلامت رکھ رکھے اپنے نماز کے لیے تو ہم یہی چیز کہیں گے بھی نماز پڑھو کیونکہ جنت کے دروازے کی چابی نماز ہے اپن سے یہ نہیں پوچھے گا میرا خدا اوپر جانے کے بعد کہ بھائی میرے بندے تو نے کتنی دولت کمائی کتنی شہرت کمائی کتنا نام رط بہ کمایا تو نے یہ تھوڑی پو چھا جائے گا اپنے سے قبر کے قبر کے سوال بھی اپنے کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی کیا کیا پوچھے جائیں گے اپن سے
جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہاں جانے کے بعد سوال ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے کیا ہوگا ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے بس یہ دنیاوی باتیں ہم نے سنی ہے اور وہی ہمیں پتا
ماشاء اللہ باجی آپ نے صحیح فرمایا بٹ ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ بائی قبر میں جانے کے بعد ہم سے ایسے سوال نہیں ہوں گے کہ ہم نے کتنا کمایا کتنا اڑایا کہاں کہاں گھومے کتنے پیسے کمائے یہ تو نہیں ہوگا باجی اپنےسے تو اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے ھے جب میرے خدا نے اپنے قسمت میں لکھ راکھا
ٹائم میں سب اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں
ماشاء اللہ باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا بٹ وہ ایمان کمزور ہو چکا ان چیزوں سے ابھی یہ آپ دیکھ لو کہ کہ اگر ہم جیسے کہ ابھی میرا ابو ہے وہ شروع سے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ میرے کو لے کے جاتے تھے ماشاء اللہ تو میرے کو لے کے بھی جاتے تھے تو ان کے دیکھا دیکھ میں بھی سیکھ چکا ہوں آج میں بھی نماز پڑھتا ہوں باجی تو اگر اپنے ابو اپن کو سکھائیں گے اپنے کو ساتھ لے کے جائیں گے یا اپنے بھائی
جی جی جی گھر والے جیسا جیس ا گھر والے رہتے ہیں نا دھیرے دھیرے انسان اسی اس میں رنگ مطلب ڈھل جاتا ہے کہ ہاں جس کے گھر میں نمازی رہتی تو وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اب جن کے گھر میں نماز کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہے اگر ایک ایک انسان بھی پڑھ رہا ہے نہ دیکھ دیکھ کے لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں وہ پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھنے
ماشاء اللہ باجی آپ نے بہت اچھی بات کہی لیکن باجی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر گھر میں سے ایک بندہ خراب ہے تو ضروری نہیں کہ پورے خراب ہو
جی بالکل
اگر ایک اگر اس کے گھر والے نماز نہ پڑھتے ایک بندہ نماز پڑھتا ہو تو یے بھی ضروری نہیں کی وہ بھی نہ پڑھے یے بھی ہو سکتا ہے کی وہ اکیلا اپنے سارے گھر والوں کو نمازی بنا دے
بالکل
وہ ماشاء اللہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے جی میرا یہ کہنا ہے کی جتنا ہو سکے آپ لوگ نماز پے دھیان دنگے دولت شہرت ان چیزوں میں کوئی مطلب نہیں یے یہیں پے رکھی رہ جائیں گے یے اپنے ساتھ جائیں گی نہیں وہاں پر
جی بالکل آپ نے صحیح بولا
اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو ان پے دھیان دینا پڑے گا اپنے کو کیونکی یے ساری چیز اپنے ساتھ جانے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے جائے جا کے کفن
وہاں ہمارا ایمان جائے گا کہ ہم نے وہاں جا کر کیا کیا
باجی بہت سے بولتے ہیں ہم پہلے دولت کما لے شہرت کما لے گاڑی بنگلہ گھر یے لے لے سک ساری چیز اس کے بعد ہم پانچوا پانج وقت نمازی بن ہاں جی باجی بٹو یے کہتے ہیں کی بھائی ہم یے ساری چیزیں کما لے دھن دولت ایک کٹا کل لے گاڑی بنگلہ لے لے اس کے بعد ہم پانچوں وقت کی نماز ہاں ہاں ہم پانچ وقت کے پھر نمازی بن جائیں گے جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے پھر کہتے ہیں کی ہم پانچ و قت کی نمازی بن جائیں گے اور ہم عمرہ پے ہج پے جائیں گے خدا نا خستہ آپ اگر کماتے کماتے انتقال ہوگیا تو
اسے جوانی کی عبادت پسند ہے اب بڑھاپے میں لوگ
جی باجی فرمائیے آپ فرمائیے پہلے
آپ ہی بولیے
میں کہہ رہا ہوں باجی اگر کماتے کماتے ہی انسان کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا مطلب
بالکل آپ نے دیکھا آج کے ٹا وہ آج کے ٹائم میں تو ویسے بھی بوڑھوں سے زیادہ جوان ہی لوگ جا رہے ہیں
جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا اگر باجی ایک چیز بتائیے اگر ہم نماز ہی پڑھیں گے کام بھی کر لیں گے دونوں ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں ممکن ہے ساری چیزیں نماز ھی پڑیں گے کام بھی کریں گے تو اگر میرا خدا مجھے کوئی چیز اچھی چیز کوئی لیٹ اتا فرمائے گا نا تو مجھے جلد سے جلد اتا فرمانے کی کوشش کرے گا وہ چیز مجھے میری عبادت دیکھ کے
بالکل بالکل صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے
صبر کرنے والوں کے ساتھ میرا خودا ہے تو باجی میں اتنا کہنا ہے کی آپ اپنے کام دھندوں پے دھیان دو لیکن بٹ دس منٹ نماز کے لیے نکال سکتے ہو اپنی عبادت کے لیے نکال سکتے ہو
آپ نے صحیح کہا
ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں باجی ہم اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اتنا تو کرہی سکتے ہیں وہ چاہتا
ستوک ہوگیا اپنے ساتھ نماز کے لیے بولیے وہ بھی جائیں
ماشاء اللہ باجی بولتا ہوں میں وہ بھی جاتے آج کل وہ بھی جانے لگ گئے ہیں باجی کیونکی اگر ایک بات سب کو سمجھا دیتے نا اپن تو ان کے سمجھ میں بھی آتا ہے تو باجی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاءللہ
جی مجھے بھی بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی خدا حافظ